جی ہلو وعلیکم السلام السلام ع
ہ السلام علیکم
چیے کیا خرییے صاحب
سب ٹھیک ہے بتائیے
میرا بھی ٹھیکے ہے وہ تو ابھی ڈالتے ہی نکلنا
ڈالٹا ہی نکلنا ہے
وہش تو رہے تھے ابھی تو آئے ہیں اھر صف کرو
اچھا اور گٹیا بول رہو تھ روپنے کے لیے روپ دیے
ہاں
نہیں بول رہ تھ ایک دن روکنے کے لیے روپ دیے
نہیں روکیں گ نہیں روکنا چال ہےگ پ گے پانی تھوڑا گرے گا تب سوچ رہے کہ پانییاں گرے گا تب نہیںسے توب اکڑ تری ہوگین
ہاں ہاں
ہوں بارش کو بتا ہو روپئے ما
ہاں
تو کالا ڈالٹر جانا ہےا
جانا ہے تھوڑا سا ان تھا بینک میں
ا اچھا
ہاں اور کیا بولتے ہیں موسم کیسا کیاا ہے
موسم تو متے خوش لگے
ا تو ہم دن جو ہے نا
ہاں
ایک دم گھاما اگل ہے بہت گرم کیا ہے
ن
ہ وہ لائن لائن بھی نہیں ہے کٹل ہے
دیکھیے ن ایک دم ہلکا ہوا چل رہا ہے ا ایک دمسے اپن
اچھا
تب دھان ان کیسے رو پائے گا
ہاں
ج
پانی پے گا سستا ب ہوتا تو رتا کریں گے اور مٹ س لاکھ روپئےپ گمی پ کیا مسلہ تھا پانی پ تو پانی بھی کرے ہیں
اچھا
پانی تو میں چتا ہے کیا کر پانی ختم ادا
ہاں
ہوں تو آپ کو اچھیر لینا ما اچھیر لینا تھا
ا
ڈر لینا تھا
چال م تھا
وہ گائےل ن تھا نا
ہاں ہاں ج س سہارے پ بتائیے نا
باہر چلیے میلا
بن کیاا سگجے
آ
بن ما تھا
بول رہ باہر واللا لیجیے گا میلا
ہاں ایک دم دم لیں گے تو بڑیا گ ہم تو لیں گ
بلا ہے کہ چلیے ایک دن تب ل آ جائے گا
چلیں گے اورب چلیے گا
اب آپ کو من سناا دیا بلیے گا اس دن
تو دان روپ نہیں د مے گلہ جائے گ ب چلیں گے
ہوں ہاں وہ جو ہم بتا رہے تھے پوچھ رہے تھے کیا بولتے ہیں یا جو نہیں آتا ہے سونالی
وہ کہاں ملتا ہے
کرے گا تو آاتپ ہیں ہپ سے منگا دیں گے
ڈاٹ تو مہگا دیک گا
ہاں تو م سے گا با بھی گائی پ
ہاں وہ تو آر دونوں جگہ کے پہلے پدہ کر لیں گے کل بعار
تھوڑا بہت ڈپینڈ کرے گا گام ہے تو تھوڑا س م م جائے گا کار م دے م کن جگا تو ف جائے گ ہے ھیک سر
ہ تانی مانی کیا رہے گا ان تور تو یہ سے لے لیں گے
جی
ٹھیک نہیں ہوگا
ہوگا ایک دم بڑھیا ہوگا س انڈا دینے والا بھی ر یہ سپ ساپ ہڈا م رہا نا
ہاں ہاں وہی والا ست رہا ہے
منالی توڑ کے آپ آ کے کےواناچ
ہوں تو نہیں دیتا ہے کیا
تو وہ دیتا ہے دے گا لیکن سونالی والا توئیے گا مان لیجیے سونالی دیکھو پڑے گا تو م م
اپنا انڈر رہے گا رہے گاڈ ہات گیا تھا
ہوں وہ تو گھر ہی سے بک جائے گا
ہ چاشا جان کی طبیعت تو ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
سگا نہیں تو پھر چلنا چ جے میں بھائی صاحب نے ان سے بولیں گے تو دیکھ پیں گے
اچھا ا بتائیں گے ابھی تو ٹھیک ہے بتائیں گے فون کریں گے
یہکھا تو بڑھیا بات ہے نہیں تو ہما پھر بتائیے گا اے وہاں پہ ہم نے بولے ہیں کو ای سا بات ہوا تو کہیے
ہوں
چلیں گے جےضرورت ت س کو
ہ ہ آؤ اتھی کیا بولتے ہیں اھی وال کا گھی ملے گا
اچا
گاچ ملے گپ پ بھی تا کے
ہائی برڈ میں پپیتا کے گاچھ بول رہے تھے
ہاں رہ
ک ہیں آپ کا
ہاں یہ تو نہیں ہے لیکن کریں گے کلے گا اسسار س نا دنا
ہوں تو بولیے گا کرے گا تو
کریں گےے تھےا اپنی طرف سے لگائیں گے
ہوں ٹھیک ہوگا
ایک نمبر ہوا جےانےتنے ب مکری بھی لگائیے گا نا بپے تو لائےتی بیھتے سمج گ
ہاںگ بول رہا بول رہے تھے نا
ہ
کہ پچیس سو روپ کلو ہے مکئی کے بھی
ہاں تو ہوگا میں ہے کون میں ہے
وہ جو اتیا میں بھج کے نہیں بیجتے ہیں
ا تو وہ تو مہاراج آٹ س ہزار روپئے کلو بی ہے موٹائل م جواں مجھے بیستتا ہوی نا
ہاں بہان ہاں بہن پچیس سو روپے کلو ہے اس کا
نا سو ہزار رو کو دانا بتاتا ہے
ہوں
میں نے ہم کو ایسا نہیں پتا ہے وہ تو گونجا والا جوب گھومتا ہے نا تو کبھی کبھی جاتے ہے گھومے ہیں تو وہی پورا آا لگتا ہے اور تلہ س چ پار توا پڑتا پ
ا ہمن کے گاؤں میں کیا ہے
ہوں ہ
ہاں لگایا ہے پچیس سو روپئے کلو لیا تھا وہ باہر سے منگاو لیے تھا کہ آٹھ کٹھا میں لگایا ہے
لگائیں گے ہم وہیں دیکھیں گے پرساد
کوئی دقت نہیں نپال ککتاہ وہشا ہے تلاؤ ولاؤ ہے تو کہیے نا ہم اد
نہ ہم لوگ بھی کہاں سے رہے گا
وہ متا
ا چھوٹا چھوٹاچھی نا ہم لوگ
ہ
چھوٹا کسان نہ ہے جی اچھا
بارا کسان ملنا
ہوں
وہ سب رہتا ہے وہ سب کا اویلیبل تو اس سب کا تالاب الاؤ بنوا دیتا ہے
ہچ
مچھلی میں ہے فائدہ نہیں ہےاں
ا
ہلو
ہاں
ہاں
ہ تو ویسا جگہ نہیں ہے ہمار
ا اس طرح س چوٹا موٹا
ہوں سب سے بڑھیا یہ ہوگا
کیا بلا تھے اگر بر پن تو ہے ہم میں تو تو آپ ہاتھی ٹماٹر لگائیے
ک ایں گ اچ
راس میں آپ کو ہم جانا دیں گے نا آپ کو
اچھا
لگانا آ تو کوئی
گھرے کا دانا ہے
ہاں ہاں ایک جگہ ہےاں ہے
گاچھیے ہے
جسیے ہے ہاں
سر لگائیے نب کو نہیں لگانا ہے
ارے ہمارا پاس جگ ہے نہ ہر جی لگانا تھا آگے سال سے برساتی میں ہم لگائیں گے چار کٹھا لگائیں گے ہم یہی سوچ ج سر دیک رہے ہیں جو آدمی لگائے ہیں نا
ہاں
ہاں تو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لگائے ہیں کیسے کریں گے تھوڑا س جانا ہے دیکھ ہیں اور ابھی لگ ہی رہا
ا تو کیسے کیسے گ کیسے پیس ملے گا وہ گاچھی
اچھ ہی تھوڑا سا مانگنا ہے وہ کرنا پڑتا ہے گھروں تیار ہو جائے گا دا منگا پروڈٹ ہے کتوا میں نہیں کرتے ہیں نا اس اسی حساب سے کرنا ہے
اچھا اچھا وہ تو بڑھیا ہےتا
آ
بڑھیا ہے وہ
ایک نمبر ہے دیکھیے ابھی اس کو مگائیں گے تو ک کر
تو پلاسٹک کا منگائیے گا پہلے تب نا
پلاسٹک مل جائے گا آپ کو پہلے دیک رہے ہیں نا انا الے گ آد لگائے ہیں ان کو دیکنا ہے کہ کیسے کیسے سوا محت کر رہے ہیں بات کچ ن کرل رہا ہے خرچا نہ ہوتا ہے اسلام جی
ہاں